وعسلام جی کیا حال آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہے؟ جی جی بہت ہی بڑھیا آپ کا صحت ٹھیک ہے شکریہ جی جی بہت ہی بڑھیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کشمیر گھومنے کب آنے والے ہیں
جی، میں کشمیر گھومنے والا جلد ہی آؤں گا جی تو ادھر پہ بہت گرمی ہی ہے اور میں نے سنا ہے کہ کچ میں بہت اچھا ہو ہے ادھر پہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے جی بہار میں تو بہت ساری گرمیاں ہیں ادھر پہ بہت سارے جو کیا بولتے ہیں کی گمی ہے ادھر پہ اور ادھر پہ بہت گرمی ادھر پہ رہنا بہت ہے
آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی وہاں رہنے میں
جی جی جی بے شک آپ مجھے آنے دیں
ہاں ہم
جنت بول میں نے سنا ہےت س باتیں کرتے ہوئے جی ا آپ آنے کا موقع دیں گے جی بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت اچھی بہت اچ چھ
ہاں شہر ہے
اچھا بہت اچھی جگہ ہے ادھر پہ جو لوگ ہیں وہ بھی بہت پیارے ہے وہ بھی بہت سندر ہے اور جو بھی یہ چیز ادھر پہ جگہ ہے سمندر ہے جو یہ
سمندر
جو کشمیر میں جتنے بڑےیا ہیں ندیاں وہ باہر ہے جو ہوا ہے ادھر پہ پیڑ پودے ہیں بہت اچھے ہیں جی نہیں آپ ہم آئیں گے ادھر پہ
باہر ہے وہ بہت اچھے جی جی کرنے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں پر یہاں نہیں آ سکتے
تو ہم اپنی نکل جائیں گے اور ہم ایک دو د لیکن ہم آنا تب چاہیں گے جب آپ ہمیں دل سے آنے کی دعوت دیں گے
جی وہ تو میں دینے دینے سے رہا کیونکہ میں کو تو کسی کو دل سے دعوت نہیں دیتا آنا ہے تو آ جائیے کوئی نہیں آپ کی خدمت کر لیں گے کیونک کشمیریوں کے جو خون میں ہے وہ مہمان نوازی ہے کشمیر اپنے مہمانوں کو کو بنا مہمان نوازی کے نہیں چھوڑتا یہاں کا جو مہمان وہ ک بھی یہاں سے دھی ہو کر نہیں جاتا
جی بے شک وہ بات
آپ آئیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آرام سے کیا آئیے متوجہ ہو کر آئیے آپ کی مہمان نوازی میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے
جی آپ بولیے شہر واپس جائیں گے اتر پردیش جی آپ مجھے بولیے کب واپس آئیں گے ادھر اتر پردیش میں
میں واپس کیوں آنے والا ہوں میں تو رہتا ہی جی نہیں میں تو رہتا ہی یہی ہوں جی میں تو یہی رہتا ہی ہوں جی آپ آپ رہتے ہیں بہار میں میں تو یہی کشمیر میں ہی رہتا ہوں
اچھا جی نہیں میں جی میں وپار میں رہتا ہوں لیکن کشمیر مجھے بہت پسند ہے کشمیر کہا مجھے بہت پسند
جی جی آپ کے ساتھ وہ ایک چھوٹو بھی رہتے
جی چھوٹو موٹووٹے سب اچھے ہیں
چھوٹی ہائٹ کے تھے ج جی ندرو ندرو جس کو بولا کرتے تھے جی وہ آپ
بشک وہ میرری انگوٹی تیار ہے
لنگوٹ کی جتنا ہی ہے مگر جی جی چلو بہت بڑھیا بہت بڑھیا آپ مجھے بتائیے تو آپ کے پرچے کیسے جا رہے ہیں
بات کی جائےچہ جو ایک ہے وہ کاغذ سے بنا ہوتا ہے اور اس پہ میل سے میل سے لکھا جاتا ہے اس پہ میل سے سوال لکھے جاتے ہیں اور سوال میں حل کر کے جو نمبرات حاصل کرنے ہوتے ہیں اور جب ایک یا پھر آدھے سے زیادہ نمبرات حاصل کریں گے تو ہم اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اور اب آپ کو ایک سوال ذہن میں ہوگا کہ ہم سوال ہم حل کیسے کریں گے رائے دوں گا آپ سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے توزش کیا کرے وہ سوال آپ حل ورزش سے کریں گے اب آپ پھر سے سوال ورزش کیسے کریں گے آپ ورزش کرتے وقت امتحان کو دماغ میں رکھ کے ورزش کریں تاکہ جو آپ کا دماغ ہے وہ ورزش کرتے کرتے امتحان کے سوالات حل کر کے اور آپ کو یقین ہوگا میں نے ایسے ہی ایسے ہی ورزش کر کے امتحان برابر نمبرات لا کے مکمل ایک فسٹ پوزیشن پہ حاصل ہو ایک بار آ گیا میں ایک بار جی ورزش اب بولیں گے اب ورزش ہوتا کیا ہے ورزش ایک جسم کی توانائی
جی کیا بنائی
یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے
جی جی جی جی جی جی بڑھیا بڑھیا بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں آپ بہت ہی جانکاری والے بات ہی کر رہے ہیں آپ جی جی اور بتائیے
تاز کیا
جی جی جی
تازگی ہو گئی جب پیڑ بہ اور چڑیا وڑیا چز ہوتے ہیں اور جب ہم قدرت میں بیٹھ کے اچھے سے قدرت دیکھ کے اس کے نظارے لیتے ہیں تو جو ہمیں باہر دکھتا ہے وہ طرف تندرستی ہات حاصل ہوتی ہے اس کو ہم تازگی بولتے ہیں
سمجھایا آ
ج بے شک جی اصلی میں میں ایک اساتذہ ہوں ادھر پہ اب ا کشمیر آؤں گی کہ مجھے بھی ادھر پہ اساتذہ بن کے اپنے جو بچے ہیں اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بڑھانا ہے
اسٹوڈینٹ ہی جی جی بتائیے جی جی بہت اچھی بات ہے
جی جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت سارے ہیں اور مجھے چاہنے والے بھی بہت سارے ہیں
جا رہے سب جا رہا ڑاؤں گا جی جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے
جی جی تو مجھے بولنا تھا کہ جو ہے ورزش ہے وہ انسان کی اتنی انسان کے لیے اتنی ضروری ہے اتنی بہت ضروری ہے اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
جی ہوا لینی چاہیے سانس
غلط جواب کو زندہی چاہیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے کیونکہ جب تک آپ ورزش نہیں کریں گے تب تک آپ کو سانس دینے کی نہیں ہوتی آپ ورزش کرتے سانس لیتے لیتے آپ ن کرے سانس لے کے اب سانس ہی نہیں لے پائیں گے آپ اپنے ہاتھوں سے منہ کو بند رکھیے اور پھر سس اب نہیں لے پائیں گے اسی لیئے کہہ رہا ہوں
جی آپ بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو ورزش کے بارے میں بات کی تو ہمارا جو جو ورزش کا ایک ارادہ تھا کہ ہمیں ورزش کر نکل جانا ہے
جی
ورزش کے بارے میں یہ ہے کہ ورزش کرنے ہم تھوڑا سا ساڑھے سات کے بعد پونے آٹھ تک چلے جائیں گے اور نو ساڑھے نو تو وہاں سے ہم واپس آ چکے ہونے کے چاہیے اور اسی کی وجہ سے ہم ایک چیز بھی ہم ایک دیکھیں گے کہ کل ہم جو ہ جو ہم بول رہے تھے تب سے کہ ہمیں ایک اوٹس جانا ہے تو ہ وہی سے میں نے آپ کو وہ چکانے کو کہا تھا تو کیا آپ نے وہ چکایا
جی اس کے بارے میں بات کیا جائے تو اس کے لیے جو ہمیں دن ضرورت ہے وہ بھی
وہ ہمارےا جی کیا نہیں ہے ہمارے پاس جی جی جی ہاں وہ تو آ جائے گا اس کا مسئلہ تو نہیں ہے کیوں نہیں آئے گا اب تو آپ اچھے سے کام بھی کر رہے ہیں تو بھی کر رہے ہیں
کام کر ہے لیکن ہے ان کی ضرورت ہے ہمیں
جی چار ہی تو ہے چار کا ہی تو مسئلہ ہے
جی آپ دیکھیں گے کیا مرضی ہو کہ آپ دیکھیں گے ورزش کرتے ہیں اور اس پہ بھی اپنا ہے دل کو بھی رکھتے ہیں
کے رکھنا ہے کہ آگے نہیں دیں گے وہ بھی سنبھال کے رکھنا ہے جی جی اورت اب ابا حضور سے ان ابھی آگے فون کا بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو جائے گا مسئلہ جی جی تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے پرچوں سے ابھی تک بن کی کتنا کمائے
جی میں آپ کو بولوں گا کہ ورزش اتنی اتنی اس لی ضروری ہے کہ آپ ایک ساتھ لیجیے آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور پھر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کیا آپ دیکھ پاتے ہیں
جی نہیں جی تو بہت ہی بڑھیا بات ہے ج ب شک یہل جی جیورزش سے بہت بڑھیا بہت بڑھیا باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کو ور جی سے اتنے سارے فائدے ملے ہیں اور آپ نے بتایا بھی نہیں ایسا فائدہ مطلب یہ تو ان گن یہ تو ایسا فائدہ ہے جو مجھے نہیں لگتا دنیا میں کسی کے پاس کہ ایسا ایک تجربہ ہوگا ایس ایسی کلا ہوگی جو آپ کے پاس ہے کہ آپ دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دونوں آنکھوں کو بند کر کر ان پہ اپنے ہاتھ رکھ کر دیکھ پاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کہ آپنی ایسی ورزشیں کیا کی کہ آپ کے پاس یہ کلا آئی کہ آپ نے ایسی ورزش کیا آپ نے ایسا کیا کھایا ک آپ کے پاس ایک کلائی کیا آپ نے ایسا کیا پیا کیا آپ کے پاس ایک کل آئی تو آپ کی جواب کہ ہم انتظار میں رہیں گے
جی جی تو میں آپ کو بولوں گا کہ ورزش سے مجھے یہ پل ملا یہ حاصل ہوا کہ میں اب جوڑ سکتا ہوں
کیا بول رہے ہیں آپ
ج
آپ مے دوست ہ جی جی جی جی کیا بول رہے ہیں آپ جی کیا کیا ہی بکواس باتیں کر رہے ہیں آپ
بشک
جی ایسی باتیں اگر آپ نے پھر سے کی تو جی میں بھی ورزش کرنا شروع کر دوں گا بولیے تو کیا کرتے ہیں آپ کیا ہوا میں اڑ پاتے ہیں میرا تو کرایہ بج جائے گا
جی میں ہم اٹھتا ہوں لن صرف دودھ تیس
جی اسے اڑنا نہیں کودنا کہتے کہ
جی برسیی سے اٹھنے کی چم مس ہوتی ہے
جی اسے کودنا کہتے ہیں اسے اڑنا نہیں کہتے آپ کو آپ کو پہلے ورض سے پہلے لفظ لفظ کمان یہ سمجھنا پڑے گا
اور جی ج کہ ہم ہاتھ آنکھوں کے دیکھ پاتے ہیں وہ ہم انگلیوں میں دور انگلیوں کو دور رکھ کے دیکھ پاتے ہیں
تا ہے کہ آپ کی جو دماغی حالات ہے دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں اور اس حکیم کی پاس اپنا علاج کروائیں کیونکہ آج کل ایسے ح دماغ کے حکیم بھی آ چکے ہیں جو نظر دیکھ کر بول لیتے ہیں کہ کیا وہ انسان باداماریی میں ڈالنے کے لائق وہ انسان ماٹ ڈالنے کے لائق ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو تو بادا و میں ایسا تو آپ پہ نظر عنایت کریں گے کہ آپ کو بعادا وال میں ڈال ہی دیں گے تو اب وہی کودنا دو سیکنڈ کے لیے اور آنکھ ایسے ہمو انگلیاں رکھ کر دیکھنا تو پھر انہیں وہاں پر بتا دینا کہ ویسے جیسے تو اس ایک مووی ایک فلم میں وہ ڈائلگ تھا کہ میں نے تاج محل خرید لیا اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو بیچا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو پھر ڈیل کیینسل تو دوسرا کہتا ہے کہ میری چوک فیکٹریاں ہیں میری چوک پاس چاکلیٹ کے یہ پیڑ ہے تو دوسرا کیا تھا کہ کہ مجھے بھی دکھاؤ تو ایسی ہی جماعت اس میں آپ وہی اپنی ایک جماعت بنا لیجے تو انہیں آپ کی اپنی جو آپ کے مناظر ہے وہ دکھا لیجیے ے گا وہاں پر تو وہ وہاں پر آپ آ کے لیے تالیاں بجائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں کوئی لے گا تو پھر میں آپ کو خود وہاں ساتھ ؤوں گا اور وہاں چھوڑ کے چل